السلام علیکم
جی وعلیکم السلام
کیسے ہو انشاء اللہ ہم سب ٹھیک ہے آپ سنائیں
جی بس انشاء اللہ ہم بھی بہت خیریت سے ہے آپ بتائیے
جی سب خیریت سے ہےجی کھانا پکا لیا اب ایسے نا میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں بیٹھی ہوئی تھی ہاں تو مجھے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنی تھی تو میں نے جٹ سے فون لگا دی اور آپ سے میری بات ہو رہی ہیں دیکھو نا ویسے بھی آج کے زمانے میں فون کتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ ہم جھٹ پٹ سے کسی سے ک ک کیسے بھی بات کر سکتے
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی آپ پہلے کے زمانے کے لوگ تو بات کرنے کو بھی یہ سوچتے تھے ایک بار تار بھیجا دوسر دوسری بار تار آ رہا ہے مہینوں بیت چاہتے تھے بات کیے بغیر
جی جی جی کیا ہے نا مطلب ہاں ابھی کتنی بھی دور کوئی بھی بیٹھا ہے نا ترنت ویڈیو کھول کے چہرہ دیکھ سکتے ہے اپن اور کیا یہ ہے نا کہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو پیغام بھیج سکتے ہیں پہلے کا زمانے میں کئی کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے چٹٹی سے جاتے سمے پیغام آنے جانے میں دقت ہوتی تھی کہیں ملتے تھے جبھی ملتے تھے انتظار رہتے تھا برسوں انشاء اللہ کتنی چیز اچھی ہو گئی ہے نہ دلوں کو جوڑنے والی
بہت اچھی ہو گئی ہے بہت ا
جی جی اب ویسے بھی نا کیا ہے نا ویسے بھی کیا کہتے ہیں انسان کی زندگی میں اہم ہو گیا ہے موبائل فون
ہاں آج کے ٹائم میں دیک دیھکوا بچے تک کے پاس میں فون ملے گا بچے تک اپنے اسکول کا کام فون پہ کر سکتے ہیں آج کل پڑھائی آن لائن ہو گئی ہے خریداری آن لائن ہو گئی ہے سامان آن لائن آنے لگ گیا یہ سب کس وجہ سے فونوں کی وجہ سے تو ہو پا رہا ہے
جی انشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے یہ فون کی وجہ سے ساری سچ کہہ رہے ہو بہت چکہ تو اب ساری پڑھائیاں آن لائن ہو گئی ہیں بالکل بھی مطلب کوئی یہ نہیں یہ کہ نہیں ساری پڑھائی بچوں کی آن لائن ہوگی پھر ہم لوگ بھی بڑے لوگ بھی کیا ہے نا کہ اس سے یوٹیوب وغیرہ سے کچھ اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی فائدہ آیا ہے ایسی بات نہیں ہے
جی جی جی کھانا پکانا بھی اس کو جو چیز نہیں آتی فون پہ دیکھ لو فون پہ ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کیا ہے نا کہ اس سے مطلب یہ بھی چیز ہو جاتی ہے نا کیا ہمارے بچوں کی آج کل ساری پڑھائی وغیرہ اس سے ہی ہو رہی ہے اس سے ہی ہو رہی ہے ساری پڑھائی کیسے مطلب کہ ویڈیو وغیرہ اس میں دیکھتے ہیں ہوم ورک مل رہا ہے تو آن لائن مل رہا ہے سارے مطلب اس سے آن لائن پڑھائی وغیرہ ہو رہی ہے
جی
اور نہ ہاں بالکل ہم دیس ودیش کی خبریں جان سکتے ہیں کیا ہی چل رہا ہے ہمارے دیش ودیش میں تو موبائل فون کولو اپنا ترنت جانکاری لے لو سب چیز تو آسان بھی ہو گئی زندگی اس سے
ہ بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ آپ دیکھیے جیسے کی ہمیں کچھ منگانا ہے ہم نے آڈر کر دیا ہمیں تو دکان وکانوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی
اور کیا دیکھ لیجے آپ کیا ہے نا اس سے کہ ابھی ہمیں ہمارے گھر پہ شوہر نہیں ہے ا وغیرہ کوئی آ جائے رشتے دار وغیرہ تو ہمیں کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا آن لائن چیز پرووائڈ ہو جاتی ہے ترنت اور ہمیں کیا ہے کہ ہمیں کچھ منگیرا منگانا ہے ترنت مل جاتی چیز ہمیں وقت کی پرواہ کیے بنا چیزیں مطلب ہمارے نصیب ہو جاتی ہیں انشاء اللہ
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اب دیکھیے جیسے کہ ہم نے کپڑے خریدنے ہیں یا کپڑے منگوانے ہیں فونوں پہ دیکھ لیتے ہیں نہ دکان روپا جھنجھٹ نہ ک اس چیز کا جنجٹ دیکھتے ہیں پسند آتا ہے منگوا لیتے ہیں
جی جی بالکل بالکل اب یہ جی
خریدو دیکھو
ہاں آن لائن چیز ہم بقوبی ہاں سب پرووائڈ ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں انشاء اللہ ابھی کیا ہے نا کہ ویسے ہاں
کہ ہم ہم اس ٹائم ہے کہ ہمارے پاس فون ہے ہم ہر چیز دیکھ سکتے منگوا سکتے ہیں
ہاں بالکل بالکل کیا ہے نا کہ وہ ہاں ہیلو
ہاں جی بولیے
ہاں تو پھر میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ مطلب ہمیں اسے یہ بھی فائدہ ہے نا کہ مطلب ہم کہیں جا رہے ہیں سفر پہ تو اپنے ساتھ میں موبائل تو ہوتا ہی موبائل فون تو ہم ان سے وہاں پہ اپنے کچھ یادگار لمحے قید کر سکتی ہوں اس
جی جی جی بال
ہے نا کتنا اچھا ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے کئی بھی کھڑے ایم تو ترنت آن لائن منگا لو ا مطلب کہ آج کل تو بہت ساری کہیں گھوم لے سفر پہ جا رہے ہیں تو مطلب اپنے فون سے ٹکٹ وغیرہ بک کر لو کتنا مطلب کسان ہوئی ہے زندگی
بالکل بالکل صحیح فرمایا ہے بہت آسان ہو گیا ہے ہر چیز
جی اب ایسے نا کیا کہتے ہو اس کو کہ یہ فون ہے نا بیکار بھی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر بچے ایکٹو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر سارا دن گیمس وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس سے برا اثر بھی پڑتا ہے بچوں کی آنکھوں پہ مسئلے ہو جاتے ہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں بچوں کی آنکھوں میں ہو رہی ہے اور بچے مینٹلٹی میں جا رہے ہیں زیادہ تر
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہے اب کیا کر سکتے ہیں بچے بھی پہلے کے بچے ٹی وی دیکھ لیا کرتے تھے آج کل کے بچے ٹی وی بھی نہیں دیکھتے بس انہیں فون چلا کے دے دو کونے میں بیٹھ جائیں گے فون دیکھ کریں گے اللہ بچے بس فون میں اتنے مصروف ہو گئے کہ بچوں کو سے فون دے دے نا ہیں کھایا پیا پوچھیا
بالکل بالکل بالکل یہ دقت نہ ہو گئی ہے کیا کیا جائے پر آج کل کا زمانہ یہ ہے نا کہ پہلے کے زمانے میں بچے باہر کھیلتے تھے سب کے ساتھ میں کھیلا کرتے تھے آج کے بچے آئی ہاں آج کل کے بچوں میں صرف موبائل فون موبائل فون
وہ ریل دیکھتے رہیں گے اور بچوں کو فون میں پڑھائی کی چیزیں بھی آتی لیکن بچے پڑھائی کی چیزیں نہیں دیکھتے
وہ ہاں بالکل بالکل وہ بول تو ویسے نا فون تعلیم کے لیے بھی چار بغ اچھے اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرے سہی سے استعمال کرے تو فون تعلیم کے لیے بہت اچھا ہے
جی جی جی بالکل بالکل ٹیوشر کرم رہے پر کیا کر سکتے ہیں بچوں کا بچوں کی جیسی مرضی ہو بچے کرتے تو وہی کام ہے جو ان کا من کرتا ہے
جی جی بالکل بالکل اور فون پر بننا فون کی باتوں پہ مطلب فون پہ کوئی اپڈیٹ ملتی ہے ہمیں کوئی جانکاری ملتی ہے تو اس پہ ترنت ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی وہ فیک ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل اسکیم وغیرہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں
صحی فرمانیا پر تو بہت اسکیم ہو گئے اللہ
جچا
اتنے اسکم ہو رہے ہیں جیسے ایک میسج آئے گا اور آپ کے فون میں ساری چیزیں سامنے والے کو پتا چل جائیں گی
جی جی جی بہت زیادہ تو میں موبائل فون کی ترنت باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے انشاء اللہ کیونکہ ہمیں دے
جی جی بہت جی
جی ہمیں نا فون کو مطلب ضرورت کے حساب سے ہی استعمال کرنا چاہیے ویسے آپ فون رکھتے ہو
جی ہاں میں تو رکھتی ہوں آپ رکھتی ہیں
ہاں بالکل تو میں نا زیادہ میرے فون کو دیکھتی ہوں کیونکہ فون نہ میری دقت ہوتی ہے میری آنکھوں میں پریشانی ہوتی ہے ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا تو ہمیں تو اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے اب کیا ہے نا بچے لوگ نہیں سمجھتے ہیں ویسے نا ہم تو کھانا بنانے کے لیے سلائی وغیرہ کڑھائی وغیرہ کرنے کے لیے اور تھوڑی اپنے امی جان ابو جان سے بات کرنے کے لیے تھوڑا میرے اور باہر رہتے تو ان سے بات کرنے کے لیے تھوڑا بس میں استعمال کرتی ہوں میں ضرورت کے استعمال سے زیادہ بنا ضرورت کے میں ریلس وغیرہ دیکھنے میں کمالنا ہی کرتی میں ان شاء اللہ اس کو
نہیں ابھی تو دیکھی تو سے بچہ ہمارا چھوٹا ہے کام وام ختم ہو گیا تو ہم نے کسی سے بات کر دی یا تھوڑا فری ٹائم ہے سب نے دیکھیا فون
ہاں میں ضرورت کے حساب سے دیکھتی ہوں ضرورت نہیں ہوتی ہے نا جب نہیں دیکھتی ہو کیوںکہ میری آنکھوں میں دقتیں پڑتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں مجھے
تو اس نے بہت کمزور
بالکل یہ موبائل فون کے سارے افیکٹ ہیں موبائل فون سے ہمیں خطرہ بھی ہوتا ہے ہمیں ہمارے بچوں پر کیا بول تو رہی ہو انسان کی زندگی میں زیادہ اہم حصہ ہو گیا ہے موبائل فون کا
ویسے ہا جی بالکل ویسے نا آپ اپنی بچوں کو آپ بھی کم دیں دیا کرو موبائل فون کیونکہ اس سے دقتیں بڑھتی ہیں
جی ہم تو بہت منع کرتے بچوں کو پر بچے مانتے ہی نہیں ہیں بات
جی جی جن کو عادت پڑ چکی ہے نہ عادت بن گئی ہے نہ ان لوگوں کی
تھوڑی دیر دیکھلیں بس تھوڑی دیر فون دے دو گے تو کانا بھی کھا لیں گے فون نہیں دو گے تو کھانا بھی نہیں کھاتے
ہاں یہ ہم نے سب سبھی بچوں میں دیکھا ہے زیادہ تر کہ بچے مطلب فون دیکھ کے کھانا پسند کرتے ہیں انشاء اللہ تو یہ سب سے مطلب بےکار عادت ہوتی ہے بچوں کی
جی بیل
بالکل سارے بچے بالکل کھانا دیکھ کھاتے ہیں تو فون دیکھ رہے ہیں اور بی بی کیا بیٹھے ہیں تو بھی فون چاہیے رو رہے تو فون چاہیے پر مطلب ہمیں اپنی ضرورت کے حساب سے فون کا استعمال کرنا چاہیے پڑھنے لکھنے میں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی ضرورت کوئی ضرورت ہے ہمیں کوئی سوال وغیرہ پڑھائی کے مسئلے ہے ہو ہو ہیں گھر کے مسئلے ہوتے ہیں روز مرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں اپنے فون پہ نپٹانے چاہیے آج کل تو آن لائن بزنس بھی لوگ کر رہے ہیں فون پہ اپنے بیٹھے بیٹھے گھر پہ بیٹھے پہ لاکھوں پیسے کما رہے ہیں تو ہمیں ضرورت کے حساب سے کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں بنا ضرورت کے سارا دن فون پہ کہ اس سے ہمارے صحت پہ بھی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے نا
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہماری صحت کے لیے بہت ہانیکارک ہے فون لیکن مانتے ہی نہیں ہے کوئی بھی بولو آپ فون رکھے بنا فون دیکھے تو نیند بھی نہیں آتی آج کے ٹائم میں
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا تو فون کو نا اپنے با چھک چکایا ہو اور ضرورت کے حساب سے دیکھو ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی دیکھو کم وقت کے لیے دیکھو
ہوں
مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اللہ حافظ اللہ حافظ